ہیلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے چائے پی آپ نے
نہیں چائے کہاں یار گرمی بہت ہے میں نے جوس لایا وہی پیا
اب دیکھو نا لیکن گرمی کتنی زیادہ ہے پاگل ہو گئے اس گرمی سے
مجھے لگتا ہے آج سب سے زیادہ تھی آج کتنی گرمی تھی خدا یا رحم
ہاں بہت زیادہ اپکوپتا ہے میںنے کولر رکھا ہے سامنے نا اگر کوئی آتا ہے نا میں اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہوں ادھر میں اس کو بولتی ہوں جان
میں نے فین بند کیا تم دیکھو میری مطلب ہمت مجھے آواز ہی نہیں آ رہی مجھے ماما بول رہی تھی فین کیوں بند کیا میں نے بولا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تھی
میں کولر کے ایک دم سامنے بیٹھی ہوں نہ ہی کولر کو دائیں دینے جاتی ہوں نہ بائیں
گرمی بہت ہے قسم سے میں آج ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلی
باہر میں نے باہر کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے
گرمی بہت اتنی نہیں ہوتی تھی بہت بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے آج کل
وہ منڈے سے اسکول جانا ہے
نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو دیں گے ایک ہفتہ اور چھٹی
مجھے بھی لگ رہا ہے ایکسٹینڈ مت کریں گے ایک ہفتہ کیونکہ بو ب مار جائیں گے
تم دیکھو نا کتنی آج تھرٹی سیکس ڈگری تھی ابھی تھی مطلب کچھ ٹائم پہلے
ہاں ہاں سچ ہے تو میں آج کس ٹاپک میں بات کریں ہاں
آ آج اچھی پرورش پر بات کرتے ہیں یہ ہر گھر اور ہر والدین کے لیے بہت ضروری ٹاپک ہے
بالکل اچھی پرورش صرف بچوں کو کھانا کپڑا اور تعلیم دینے کا نام نہیں بلکہ ان کی سوچ اخلاق اور کردار کو بھی بہترین بنانا ہوتا ہے
بالکل صحیح بچوں کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے جو ماحول انہیں گھر میں مل تا ہے وہی ان ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے
صحیح اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ آپ اپنی زندگی سے اچھی مثال پیش کرے بچے نصیحت سے کام اور عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں
اگر والدین سوچ سچ بولتے ہے ادب سے پیش آتے ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو بچے بھی یہی عادتیں اپنا لیتی ہے
محبت بھی پرورش کا بہت اہم حصہ ہے بچوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں
بالکل صرف ڈانٹنا یا سزا دینا پرورش نہیں ہوتی سمجھنا سمجھانا حوصلہ دینا اور پیار سے غلطی کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے
دینی تعلیم اور اچھے اخلاق کی بنیاد بچپن سے ہی رکھنی چاہیے
بالکل اور انہیں سچائی ایامانت داری صبر و شکر جیسی خوبیاں بھی سکھانی چاہیے
اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دوست انسان کی سوچ اور عادتوں پر گہرا آ اثر ڈالتے ہیں
بالکل والدین کو بچوں کی صحبت اور ان کے موبائل کا استعمال پر بھی نظر رکھنی چاہیے
ہر بچہ الگ ہوتا ہے اس لیے ہر بچے کی صلاحیت کو سمجھ کر اس کی رہنمائی کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے آپ کو ایئر فون لانا ہے آپ ایئر فون لانا
مجھے ہے ایئر فون
تو وہ کرنے لگاؤ میں لگاتی ہوں یہ ہیڈ فونس برڈس میں نہیں سنتے ہیں میرے پاس ہیڈ فونس ہے میں وہی لگاتی ہوں
مجھے ہے مطلب میں میں یوز نہیں کرتی ہوں مگر مجھے کالج جاتی تھی نا میں ادھر یو میں نے تب میں تب یوز کرتی ہوں پھر بند رکھتی ہوں گھر میں نہیں کرتی ہوں اب لگاؤں گی میں
ہاں کیونکہ گرمی ہے نا بہت زیادہ فھین کے بغیر مر جاؤ گی
نہیں اب یہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد
ہاں
اور آپ کو پتہ ہے اور سب سے ضروری بات والدین کو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں نیک با ادب اور کامیاب انسان بنائے
آمین اگر ہر گھر میں اچھی پرورش ہو تو پورا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے
بالکل اچھی پروریش صرف ایک گھر کو نہیں بلکہ پورے نسل کو بہتر بناتی ہے
آپ کے خیال میں اچھا اچھی پرورش کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے
میرے نزدیک اچھی پرورش کی بنیاد محبت دینی تعلیم اچھے اخلاق اور والدین کے اچھی کردار پر ہوتی ہے
بالکل بچے سب سے پہلے اب اپنے والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اپنی عادتیں اچھی رکھیں تو بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے
کبھی کبھی والدین بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خود جھوٹ بول دیتے ہیں
اور بچے فورا یہ بات نوٹس کر لیتے ہیں اسی لیے والدین کو ہمیشہ اپنے عمل کا بھی خیال رکھنی چاہیے
آج کل ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سب اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں
ہاں جس وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان گفتگو کم ہو ہوتی جا رہی ہے
جب والدین بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تبھی ان کی سوچ اور ضروریات کو سمجھ پائیں گے
بالکل صرف چیزیں خرید دینا ہی اچھی پرورش نہیں ہوتی
بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی بات سننا اور ان کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے
اگر بچے غلطی کرے تو اسے پیار اور حکمت سے سمجھانا چاہیے
غصے میں دیا گیا ہر فیصلہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا
اس لیے صبر اور نرمی پرورش کا بہت اہم حصہ ہے
بچوں کو شکریہ ادا کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا بھی سکھانا چاہیے
اور گھر کے بزرگوں کی حکمت اور ادب کی عادت بھی بچوں سے ڈالنی چاہیے
تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے
اگر علم ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو انسان مکمل نہیں بنتا
بچوں کو محنت کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے
تاکہ وہ ہر کام محنت اور ایمانداری سے کرنا سیکكھے
ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کو پڑھائی پسند ہوتی ہے اور کسی کسی کو کسی کو اور ہنر میں دلچسپی ہوتی ہے
والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی صلالیت پہچان کر ان کی حوصلہ اصللہ افزائی کرے
دوسرے بچوں سے مقابلہ کرنا بھی ٹھیک نہیں
ہاں اس سے بچوں کا اعتماد کم ہو سکتا ہے
ا ہر بچے کو پیار توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے
اللہ تعالی ہر بچے کو نیک با ادب اور کامیاب بنائے
آمین جب گھر کی پرورش اچھی ہوتی ہے تو موشر بھی بہتر بنتا ہے
بالکل اچھی پرورش ایک ایسی دولت ہے جو نسلوں تک اپنا اثر چھوڑ تی ہے
اسی لیے ہر والدین کو اس ذمہ داری کو محبت صبر اور حکمت کے ساتھ نبھانا چاہیے
سہی کہا آپ نے
پرورش مطلب بچے کے لیے پہلا اسکول اس کے گھر اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں اسی لیے پرورش بہت ضروری ہے گھر والوں کی اچا اچھی ہونی چاہیے
اچھی پرورش صرف اتنا نہیں کہ بچے کو اچھا اسکول بھیج دیا جائے نئے کپڑے خرید دیے جائے مطلب یہ سب نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اچھی پرورش ملتی ہے ایسا ایسی بات ہی نہیںئی ہے
بالکل صحیح
اصل پرورش وہ ہے جو بچے کو کردار سوچ اور دل کو سنوارتی ہے ماں بچے کی زندگی کا پہلا اتاد ہوتی ہے جو بچہ گھر میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے
آج کے دور میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی پرورش کا مطلب مہنگی ا تعلیم اور ہر سہولت دینی ہے لیکن تاریع گواہ ہے کہ بہت سے عظیم لوگ سادے گروں سے نک لیے کیونک انہیں ایمانداری ادب صبر اور محنت کی تعلیم ملی تھی اور بہت سے لوگ ہر سہولت کے باوجود زندگی میں ناکام رہے کیونکہ ان کی تربیت میں اخلاق کی بنیاد کمزور تھی
صحیح کہا آپ نے اچھی پرورش کا پہلا اصو محبت ہے بچوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کی ماں باپ اسے ہر حال میں محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا مطلب زد پوری کرنا نہیں کبھی کبھی نہ کہنا بھی محبت ہوتی ہے ہر خواہش پوری کرنے سے بچہ ا شکر شکر گزاری کے بجائے حق جتانا سیکھ جاتا ہے
بالکل ا دوسرا اصول مثال بننا ہے بچے نصیحت سے کم اور مثال سے زیادہ سیکھ اگر ماں باپ جھوٹ بولے اور پھر بچے کو سچ بولنے کا طرز دے تو بچہ فاظن عمل کو اپنائے گا اگر ا گھر میں عزت ادب اور نرمی ہوگی تو بچہ بھی ویسے ہییر رویہ اختیار کرے گا
تسرا اصول وقت دینا ہے بچے کو مہنگی چیزوں سے زیادہ ماں باپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے صرف روزگار کمانا ہی ذمہ داری نہیں بلکہ بچے کی باتیں سننا اس کے جذبات سمجھنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی پروریش کا اہم حص سا ہے
اچھی پرورش میں دین اور اخلاق کی تعلیم بھی بنیادی احتمک رکھتی ہے بچے کو صرف یہ نہ سکھایا جائے کہ کامیاب کامیاب کیسے ہونا ہے بلکہ یہ بھی سیکھتے سیکھے جائے کہ انسان کیسے بننا ہے ہمم رحمافی فی آما نیللہ سچائی حیا اور انصاف جیسے اصول اس کی زندگی کی اصل دولت بن سکتا
اچھا صحیح کہا آپ نے چلو ہم بعد دن بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
اوکے اللہ حافظ
اللہ
ہاں رکو